ہلو
ہلو
ہلو
ہلو
ہلو ہاں السلام علیکم بھائی جی جی جی جی اور سب خیریت جی جی سب خیریت
جی جی جی
تو بھائی جان آج ہم بات کریں گے آج کے اس ذہنی سفر میں بات کریں گے آج کے ایک ایسے موضوع پر گفتو کرنے جا رہے ہیں جس نے ہماری جیبوں سے زیادہ ہمارے سکوں کو متاثر کیا ہے متاثر کیا ہے اور ایک دور تھا جب بازار جانے ایک وقت مقرر طے کرنا ہوتا تھا تیاری ہوتی تھی لیکن آج بازار میں ہماری انگلیوں کے پوروں پر ہماری راتوں کی تنہائی میں ہمارا اسکرین پر ہر وقت کھلا رہتا یہ جو ایک کلک میں شاپنگ کرنے کی لت ہے لگتا ہے خری ادھوری خواہش خالی پن کو بھرنے کی ناکام کوشش ہے ہم وہ چیزیں خرید رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے صرف اس چند سیکنڈ کی خوشی کے لیے جو ایک آڈر کنفرم ہونے پر ملتی ہے تم اس ڈیجیٹل بازار کے پھیلاؤ کو کس انداز سے دیکھتے ہو
بہت گہرے اور سنجیدہ پہلو پر روشنی ڈالی ہے بائی جانس آپ نے بالکل درست فرمایا تمہاری بات سو فیصد سچ ہے کہ آج بازار ہمارے گھروں کہ دہلی راند کر سیدھے ہمارے بستروں تک پہنچ گیا ہے لیکن سعلیم مگر ہم اس کے دوسرے پہلو پر غور نہ کریں تو ن انصاف ہی ہوگی اور اس آن لائن شاپنگ نے ایک عام انسان کو کتنی سہولیت دی ہے اسے بھی تسلیم کرنا ہوگا سوچو بھائی جان اگر ایک بزرگ جو گھر سے باہر نہیں جا سکتا یہ ایک مصروف ماہ جس کے پاس بازاروں کے چکر کاٹنے کا وقت نہیں ہے ان کے لیے یہ ایک وردان جیسا ہے آج گاؤں دیہات میں بیٹھا کوئی شخص بھی دیش دنیا کا بہترین سامنے سامان ایک کلک پر منگا سکتا ہے ہلو
ارے یار پڈتا کیا جی جی جی یہ ج بائی ہوٹل بازار کی ج د ابھی دیکھیے اب ٹھیک ہے جی تو سہولیت کی بات کی بات اپنی ذہن ا بالکل درست ہے اور میں اسے خارج نہیں کر رہا لیکن ا سہولیت جب شراب بن جائے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے اور فرانس کی ایک بہت مشہور ور سمج شا اور د ب دیا تھا کہ آدنک سماج میں انسان سمان سامان نہیں خریدتا بلکہ وہ اس سامان سے جڑے اسٹیٹس اور سمبل کو خریدتا ہے آن لائن شاپنگ ویب سائٹ نے اس کمزوری کو سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا ہے وہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اگر کوئی ہم نے یہ خاص چیز نہیں کری تھی تو ہم سماج نہ پیچھے چھوٹ جائیں گے نتیجے جو ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصل حیثیت اور ضرورت کو بھول کر محض ایک کنزیومر بن کر رہ جاتا ہے ہم اپنی گاڑی کمائی ان چیزوں پر لوٹا دیتی تو صرف ہماری انا کو تسلی دیتی ہے ہماری روح کو ا نہیں ڈسکاؤنٹ کا جل اور اندن خریداری اس کے بارے میں کچھ بتائیے بھ جان
فرانس کی اس فلسفی کاائے ہے ذکر واقی آنکھیں کھولنے والا ہے بھائی جان یہ بات سچ ہے کہ ہم اکثر سامان نہیں بلکہ ایک ایلیوژن خریدتے ہیں لیکن اس میں ان کمپنیوں کی چال کیی بھیئی تو دیکھو یہ جو فلیکس سیل پچاس پرسینٹ آف اور لمیٹیڈ پیریڈ آفر کے بڑے بڑے بینر ہر وقت اسکرین پر چمکاتے رہتے ہیں یہ ہمارے دماغ میں ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ پیدا کر دیتے ہیں بھائی ہم انسان کو لگتا ہے کہ اگر اس نے ابھی آڈر نہیں کیا تو شاید وہ کوئی بہت بڑا منافع کھو دے گا اس منو ویگانک دبااب میں آ کر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خریداری کر بیٹھتا ہے اسے شاید امپلس بائنگ کہتے ہیں جہاں ترک ہار جاتا تا ہے اور لالچ جیت جاتا ہے
جی جی جی جی آپ نے بالکل صیح جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا بالکل درست کا آپ نے اور صحیح لفظ استعمال کیے ہیں آپ نے بالکل لالچچ آ کی ذرا اس کھیل کی گہرائی کو سمجھو یہ جو بڑی بڑی کھیل ہوتی ہیں ان میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم
ٹھیک ہے سھیا کورا ہمارے
بچا رہے ہیں ج میں ہم وہ پیسے ہیں کا ہمارا کو کو ارادہ نہیں نہیں تھا مان لو کسی پانچ ہزار کی چیز پر تمہیں دو ہزار کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو تم نے تین ہزار روپئے بچائےائے بچائے نہیں بلکہ تین انیوجت خرچ کر دیے اور سب سے دخد بات یہ ہے کہ یہ آج دھیرے دھیرے مانسک بیماری کا روپ لے لیتی ہے جسے آج کی باات میں سوپھولک کونا کہتے ہیں جب بھی انسان اداس ہوتا ہے تناؤ میں ہوتا ہے تو وہ اسکرول کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ آڈر کر دیتا ہے یہ اس طر جی اس ٹمپرری اس کے اندر کہ گر تناؤ اور کچھ پوں کے یہ دوا دیتا ہے پر اس کا علاج نہیں کرتا
بہت باریک اور پتے کی بات کہی ہے بھائی جان یہ واقعی یہ خاموشلت کی طرح ہے اور اس میں سب سے بڑا مددگار بنا ہے کیش لیس پیمنٹ جب پرانے زمانے میں جی سے نوٹ نکال کر دکاندار کے میں دینے پڑتے تھے وہ تو دل میں ایک ملال ہوتا تھا ایک درد سا ہوتا تھا کہ پیسے جا رہے ہیں انسان دو بار سوچتا تھا لیکن آج صرف ایک انگوٹے کا نشان یا ایک یو پی آئی پن اور پیسے بینک کھاتے سے غائب یہ ہی جو پیسے کے جانے کا احساس ختم ہو گیا ہے نا اس نے انسانی صبر اور لگام کو پوری طرح سے توڑ دیا ہے ہم خرچ تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا جب تک کہ مہینے کے آخر میں بینک اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتا اور ڈبوں کا انمبار اور حقیقت کا خالی پن بتائیں گے بھائی جان
بالکل صحیح اس کو بھی بہت متاثر کیا ہے کریڈٹ کارڈ اور بھاؤ نؤ پے لیٹر بائی نؤ پے لیٹر جیسی سہولت نے نوجوان کو قرض میں قرض کی گئے ایسے دلدل میں دکھیل دیا ہے جس سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا ممکن نہیں ہے تو دکھاوے کہ اس دنیا میں سوشل میڈیا پر نئے نئے کپڑوں اور گیجٹس کے نمائش کرنے کی ہو لگی رہتی یہ ہر ہفتے ایک نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے اور پرانا سامان آٹ آؤٹ ریڈڈ ہو جاتا ہے اس اندھی دوڑ میں انسان کبھی سنتوشٹ ہوئی نہیں پاتا اب وہ ہمیشہ ایک سی دوڑ اور بے چینی میں رہتا ہے کہ اسے کچھ خریدنا ہے کچھ اور پانا ہے لیکن نکلنے کا کوئی مبل راستہ ہے
جی بھائی جان کنات کی واپسی اور سچت خریدا دی یعنی کہ راستے ہمیشہ ہماری بدلنے میں ہی چھپا ہوتا ہے بھائی جان اس خواہشوں کے بے قابو بازار سے باہر نکالنے کا سب سے پہلا قدم کنات کو دوبارہ جی بھائ جان تو کنات کو دوبارہ گلے لگانا ہمیں اپنی زہن کو یہ سکھانا ہوگا کہ ہماری اہمیت ہمارے پاس موجود سامانیہ سے طے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے وچاروں اور ہمارے کرداروں سے طے ہوتی ہے جب بھی ہم اسکرین پر کوئی چیز دیکھیں تو اسے خریدنے کا من کرے تو اسے اڑتالیس گھنٹے کا وقت تھا اس چیز کو کاٹ میں ڈالنے اور فون رکھ دیں تم یقین نہیں کرو گے بھائی جان اڑتالیس گھنٹوں کے بعد اس چیز کی چاہت آدھی سے زیادہ کم ہو جاتی ہے یا کیوںکہ تب تک دماغ کا وہ ڈوپ مین شانت ہو جاتا ہے ہمیں مائنڈ فل ساپنگ اپنانی ہوگی یعنی خریدنے سے پہلے خود سے پوری سنجیدہ سے پوچھے کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا میں ایک چاہت ہیلو ہیلو تو بھائی جان ادبھت اور بےحد پیاورا کا سمھان بتایا تھا تو اڑتالیس گھنٹے کا نیم واقعی ایک بہترین فلٹر ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں تے میں یا مہینے میں کچھ دن نیو شاپنگ ڈیز کے روپ میں طے کرنی چاہیے جہاں ہم شاپنگ ایپس کو ان انسٹال کر دیں یا ان کی نوٹیفکیشن پوری طرح بند کر دے تو بھائی جان آج کے لیے اتنا ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ